جی جی کھیر سے الحمد اللہ اللہ کا شکر ہے دعا ہے آپ کیا آپ بتائیے آپ کیسے ہو
جی بڑھیا الحمد للہ عب بھی ٹھیک ہے
او اچھا اچھا الحمد للہ آپ ٹھیک ہو جی اور سنائیے کیا چل رہا ہے آپ کے بارش وغیرہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی آج کل موسم تو بن رہا ہے
ہاں بارش چل رہی نا ہمائی ہو رہی ہے بارش آ رہی ہے بارش ا بھی تو
او اچھا اچھا ہاں ہمارے یہاں تو میں بیٹھا ہا ہ ندیاں ب بہی جا رہی ہے ندی آں کیا مرے بہت ہے اس علاقے میں چھوٹی چھوٹی ندیاں آپ کے یہاں بھی ہوگی ندیاں وغیرہ تالاب وغیرہ
بڑ دور ہے ہمارے یہاں کو
ا اچھا اھا آپ کے یہاں دور ہے ہاں ہمارے یہاں بھی کافی دور ہے بٹ بک جاتا ہے منجر تھوڑا بہت اور آج جو اپن بات کریں گے آج کریں گے شکچھا کے اوپر دیکو شکچھا آج آ کل بہت ضروری ہوگی انسان کے لیے
جی بہت ضری آج کے زمانے میں شکھا بہت ضروری
بالکل وہ اگر انسان کے پاس شکھا ہوگی علم ہوگا تو پھر وہ کیا ہے ہر فیلڈ میں مطلب ایک کامیاب انسان بن کے نکلے گا
جی بالکل
بگا جی جی ج اور اپن کیا بولتے ہیں بنا شکھا کے بنا کام بنا نالج کے اپن کوئی بھی فیلڈ میں اترتے ہیں تو پھر وہ ناکامی کے چانسز زیادہ رہتے ہیں
جی جی بالکل
جی تو دیکھو آج کل جو دیکھیں ہم تو شکچھا کا مہتو بہت زیادہ ہے لائف کے اندر
یہ بالکل اچ صحی بات ہے آپ کی
جی جی آج دیکھو اپن چلو سپوز کرو گورنمنٹ وغیرہ نوکری وغیرہ کرنا ہے اپن کو تو اس کے لیے بھی مطلب کوالیفیکیشن چاہیح ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کوالیفائیڈ کر رکھا ہے آپ اس جاب کے لائق ہو یا نہیں دیکو ایگزام وغیرہ تو دور کی بات ہے لیکن آپ ایگزام میں بیٹھنے لائق ہو کے نہیں یہ بھی چیک کیا جاتا
جی بالکل
اگر اپنے پس شکچھا نہیں ہوگی اپنے پاس کوالیفکیشن نہیں ہوگی تو پن اس ایگزام ہال میں بیٹھ ہی نہیں سکتے نوکری تو دیکھو ب د کی بات ہے تو اس سے شکچھا کا ہونا بہت ضروری ہے
ضروری ج ان کو ہر چیز میں کام آتی ہے آج کل تو
بالکل بالکل بالکل اور آپ بتائیے مطلب آپ کس طرح کی اچھا وہ مہتو تو زیادہ دیتے ہیں
ج میں میڈیکل فیلڈ سے ہوں تو میں ج
و ہو اور بس آد میں الحمد اچھا اچھا دیکھو الحمد للہ آپ میڈیکل فیلڈ سے ہو اچھی لائن ہے میڈیکل لائن وہ چیز ہے جو مطلب انسان کو ایک نئی زندگی دیتا ہے اور اگر کوئی ج رہا ہے تو اسے مطلب بچا لیتا ہے تو مطلب وہ وڑ ل باغ یہ اللہ کی ہوتی ہے قدرت بٹ ایک جذریہ جو ہوتا ہے وہ میڈیکل لائن سے ہی ہوتا ہے
جی بالکل بالکل
جی مطلب میڈیکل لائن سے وہ شکھا دی جاتی ہے انسانوں کو کیا آار اس میں انسان کو ایک اچھا اور ایک قابل سان بنا کے نکالا جاتا ہے
جی جی بالکل
جی اور ہم دیکھیں کہ آج کل جو فیلڈ میں جو مطلب پیسہ بھی اسی میں ہے میڈیکل لائن کے اندر تھی جی جی اپنی یہ چیز ہے نا کہ بولتے ہیں پیسہ اس لیے جیادہ ہے کیونکہ جو چیز انسان کی جان بچا رہی ہے جو انسان کو ٹھیک کر رہی ہے تو اپن اف کورس س باتیں یار اس اس کا مطلب پرائز اتنا لو تو نہیں ہوگا کہ یار انسان آسانی سے خرید لے باقی کئی ذریعے بنا رکھے کہ مطلب آسانی سے بھی مل جاتی ہے ن شلک بھی مل جاتی ہے بٹ ان کی کیا
نہیں تو ج مل کو سے بولا آپ
انسان کا جان اور مال اور وقت لگے گا نا تو وہ انسان اس چیز کی قدر کرتا ہے جی تو اسی لیے مطلب میڈیکل لائن میں ریٹیں تھوڑی مطلب زیادہ ہے لیکن یہ ہے انسان کو قدر ہوتی ہے تو وہ لے لیتا ہے اسے اور جلد سے جلد ٹھیک ہو جاتا ہے
جی جاں
تو الحمد ال جی جی جی فرمائیے
جی میں یہی کہ میڈیکل فیلڈ میں اس لیے چنا مجھے مجے شروع سے ہی میرا سپنا تھا کہ میں میڈیکل پنڈ میں جاں
او اچھا الحمد للہ دو ہر مطلب ہر بچے کا تو کھیل نہیں سکتے اپپ دیکھیے اگر آپ کا انٹرسٹ یا کسی اور کا انٹرسٹ ہے میڈیکل لائن میں جانے کا تو وہ میڈیکل لائن کو ہی چنے کیونکہ جس چیز کو انسان چنے گا ا اس میں مطلب انٹرسٹ ہوگا تو وہ کامیابی ہوگا انشاء اللہ
جی بالکل اس میں ایسا ہے کہ آپ اگر آپ پرائیویٹ بھی کر رہے ہو تو آپ بھوکے نہیں مرو گے آپ بڑھیا اچھی لائف جی گے اس میں ح س تو ہے
بالکل بالکل یہی تو فائدہ ہے کہ مطلب اس میں آپ کو پرائیویٹ انکم وغیرہ بھی اچھی ہو جائے گی آپ کی
جی
جی اور اچھ اچھا ہے میڈیکل لائن ویسے دیکھا جائے تو لیکن کئیوں کے الگ الگ سبتے ہوتے ہیں نا جی جی اب کسی کو گورنمنٹ سروینٹ بننا ہے کمپٹیشن ہی کوالیفائڈ کرنا ہے تو اس فیلڈ میں نکلتا ہے
جی بالکل بالکل
اور کسی کو کیا بولتے بزنس وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو وہ مطلب بییکم والی لائن میں انجینئرن لائن میں نکلتے ہیں کیک تو مطلب سب کی دیکھو الگ الگ فیلڈ ہوتی ہے لیکن جو بیسٹ ہے جو ایک ریعہ ہے وہ میڈ لائن کا بہت مہتپورن چیز ہے میڈیکل لائن جی مطلب دیکھو سب سے اچھی ہاں فرمائیے
میرے حساب سے تو مطلب شکھا بہت ضروری ہے آج کل آپ چسے گورنمنٹ نو لگو یا مطلب اس سے مطلب نہیں پر شکشا کا ہونا بہت ضری آپ لائف میں
جی جی جی ب اگر آپ کے مطلب زندگی میں شکھا ہے تو شکھا سے آپ بہت ترقی کر پاؤ گے
ج آپ کسی بھی فیلڈ میں جاؤ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ کو رپیکٹ ملے گی اچھا کھیل میں ملے گی اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپو پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار یہ پر منتھ ملیں گے آپ کے پاس اس چیز ڈگری ہے آپ کے پاس اس چیز کی تو آپ کو پیسے بھی اچھے ملیں گے بائیک اچھی لے گی آپ کی کہ اس لیے شکشا ہونا بہت ضروری ہے
جی جی جی دیکھو آج اپن اگزامپل کے طور پر ایک بچارے مزدور کو دیکھ لے
ہوں جی
تو مزدور زیادہ سے زیادہ پڑ رہے کتنا کما لیں گ چار سو روپ روپئے یا پانچ سو روپے اس سے زیادہ نہیں کما سکتا اب اس کا منتھلی بیٹھ رہا ہے ایوریج مطلب ففٹی تھاؤزینڈ ففٹین تھازینڈ بیٹ رہا ہے نا تو ففٹین تھازینڈ کما رہا ہے وہ پر منتھ اور ایک بندہ اس کے پاس ڈگری ہے ایجوکیشن کی اچھی نالج ہے تو وہ صرف کمپیوٹر پہ بیٹھا بیٹھا ہی اچھا پیمنٹ کما رہا ہے تھرٹین تھاؤزینڈ یا تھرٹی تھاؤزینڈ کما رہا ہے وہ اچھے سے
جیار
جی تو دیکھیے اور وہ اتنا تھرٹی تھاؤزینڈ پیسہ کما رہا ہے تو اس کا ورک اور کم ہوگا کیونکہ اس کے پاس کوالیفکیشن ہے نالج اس فیلڈ کی تو آسانی ہوگی اگر یہی ہے کہنے کا تت تک اگر شروع شروع میں آپ نے اسٹرگل کر لیا تو بد میں دقت نہیں آئے گی
ہ
جی جی اور شروع میں آپ نے آسانی دیکھ لی تو پھر بعد میں آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا
بییا اگر آپ نے پہلے اسٹرگل کر لیا تو آپ لائف کھڑے رہے گی آپ کی لائف میں آرام سے لائف گو آپ انجوائے کرو گا لائف کو پر آپ نے اسٹارٹ میں مو م کر لی گھومنے پھرنے میں نکال لیا پڑھائی نکالی ڈھنگ سے تو آ کی لائف برباد ہو بعد میںھر
ہاں وہ تو ہے ہی کہ یار مطلب اگر آپ کو لائف اچھے سے جینی ہے تو پھر ڈسٹرگل تو کرنا ہی پڑ گا شروع میں
جی بالکل
جی اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی لائف اچھے سے نکلیں تو اسٹرگل بہت ضروری
جی بالکل ہی تو نہیں
جی اور کرنا بھی چاہیے ہر انسان گشٹکل کرنا بھی چاہیے کر د جی جی
ہم کوئی سی بھی چیز لے لیں مطلب پہلے محنت کرنی پڑتی ہے ہم ا بزس کھولیں گے تب بھی پہلے محنت کرنی پڑے گی ہمب تو بعد میں میں فائد ا ہو ہو گا
بالکل بالکل درست فرماائیں آپ کہ دیکھو کچھ بھی پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے یا تو اپن اپنا شوق جو ایس ہے جو موج کر رہا ہے اپن یہ خود ہے تاکہ بعد میں اچھی لائف بن جائے یا پھر ہم اسے چن کر اپنے شوق چنندہ جو پانچ سال یا دس سال کر کے تھے کھینچ کے دیکھو دس سال بھی بہت بھاری ہوتا ہے نکلنا کہ آپ اٹھارہ سال کے کی عمر ہو گئی اور پھر بھی آپ اٹھارہ سال سے دس سال تک ایج نہیں کر سکتے
جی جی
اب زیادہ سے زیادہ کھینچ کے ٹوئینٹی فائیو کی ایز تک یا پچیس سال کی عمر تک ہی آپ ایش کر سکتے ہو یا مو مطلب گھر کے آپ کو بیٹھا کے کھلا سکتے ہیں
جی بالکل
باقی پھر آپ کو مطلب وہی نکاح وغیرہ کر کے یا پھر ذمہ داریوں میں ڈال کر کو اسٹرگل کرنا ہی پڑے گا لیکن جی جی لیکن آپ جب اسٹرگل کرنے کے لائق ہوگے آپ کی سوچ صلاحیت پیدا ہوگی تو آپ کے پاس وقت نکل چکا ہوگا کیونکہ ابھی جو اسٹرگل کرتا ہے اس کے پاس وقت دیتا ہے م پٹ ہو وہ ذمہ داریاں کم ہوتی ہے تو مطلب وہ اسٹارٹنگ سے شرع کرنے میں اسے جھجکتا نہیں ہے اب مان لو اگر اپن کو پرزینٹ ٹائم پانچ ہزار روپئے سے بھی اسٹارٹنگ کرنی پڑے تو اپن کر لیں گے نا جی اور وہ اپ ٹینٹی فائیو ایج والے لڑکے کو بولے کہ ی آپ کو پانچ ہزار روپئے دیں گے تو وہی چے پانچ ہزار روپئے تو میرے آنے جان میں ٹوومرا خرچ تو جائے گا میں اپنے مطلب بیوی بچوں کو پالوں گا کیسے
جی بالکل صحیح بات ہے
تو اس وجہ سے وہ اسٹارٹنگ نہ کر کے ایک مزدوری کو چنتا ہے جس میں پندرہ سولہ ہزار روپئے اس کے مہینے کا پڑتا ہے
وقت وقت لیکن اس کا کیا ہے خرچہ نکل جاتا ہے بٹ ضروریات بھی مطلب اس طریقے سے پوری نہیں ہو پاتی جس طریقے سے وہ لائق تھا غغ
ہاں
مطلب گٹ گٹ کے ایک جینا آپ کہہ سکتے ہو تو اس طریقے کی لائف ہو جاتی ہے جی بالکل بالکل انشاء اللہ پھر بات ہوگئی اللہ حافظ
انناء اللہ اللہ حافظ